تو
ہلو
ہاں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا کیا کر رہے ہو کھانا ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ کا ہوا
جی جی میرا بھی ہو گیا ہے ویسے کھانے میں آپ کیا بنائے تھے آج
ہمارے گھر میں بنا تھا دال چاول کدو کی بھاجی آلو بھاجی اور کچھ نہیں بنا تھا کیوںکہ آج ہاں یہ کم ہے
اچھا اچھا
آپ کے گھر میں کیا بنا تھا
میں تو ایک ہی چیز بنائی تھی دال چاول آلو کی بھاجی بنائی تھی
اچھا آپ لوگ کے گھر میں سب کا کھانا پینا ہو گیا
جی جی سبھی کا ہوگا کھانا پینا
اچھا اور گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اور کہیں مطلب موسم وغیرہ کیسا ہے وہاں کا کچھ بھی نہیں کر رہے ہاں ہاں بولیے
ابھی کیا کرے ہیں
کچھ بھی نہیں کر رہے
اچھا میں آپ کو نیو ریسیپی بتاؤں کوئی
چ
جو آپ جیسے شام میں بنا سکیں ایسا
جی جی بتائیے
اوکے میں ایک ریسیپی بتاتی ہوں مست سالا ڈوسا نارمل ڈوسا آپ نے کھایا ہوگا تو ایک مسالا ڈوسا بھی ٹرائی کرنا اوکے
ہوں ہوں ہاں
تو مسالہ ڈوسا کی ریسیپی کے لیے نا کرسپی جیسے ہوٹل والے ہوتے ہیں نا ویسے بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو سامگری کیا کیا لگے گی پہلے یہ بتاتی ہوں
ہاں
اگر آپ چار سے آٹھ لوگوں کے لیے بناتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلے ڈوسا بیٹر کے لیے بتاتی ہوں چاول لگیں گے تین کپ دال اڑد دال میتھی کے دانے ایک سے ڈیڑھ چمچ پوہا ایک چار چمچ
جی
نمک سواد انوسار
ہاں
یا گھی کے لیے
جی جی
آپ گھی میں بھی سینک سکتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یا پھر اوپر سے بھی لگا کےکھا سکتے ہیں
اچھا
اور آلو مسالہ کے لیے پہلے آلو لیجے چار بڑے بڑے ے اسے پھر اسے ابال کے نا میس کر لیجے اچھے سے پیاز لیجے دو بڑے سے ہی ہو جائیں گے اسے پتلے سائز میں کاٹ لیجیے کاٹ کے ایک سائڈ میں رکھ لیجیے اس کے بعد ہری مرچ لیجیے دو بارک کٹی ہوئی اسے اچھے سے کاٹ لیجیے ہری مرچ لینے کے بعد آپ ادرک لیجیے ایک چمچ کدو کس کیا ہوا رہتا ہے نا
ہاں
ویسے
ہاں جی ہاں جی جی جی
ڈائی لیجیے ایک سے ڈیھ چمچ لےنے ہو جائے گا اڑد ڈال لیجے ایک چمچ وہ مطلب مسالہ کے لیے بھی اڑد دال کو ضرورت ہوگی بیٹر کے لیے تو ہوگی اور بیٹر جو آپ بنائیں گے نا تو اس سے آپ رات بھر بیٹر بنا کے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے ساری رات کے لیے جیسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسے اچھے سے ڈھک کے رکھنا ہے جیسے اس میں کوئی گیس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اسے اچھے سے ڈھک کے رکھنا ہے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں
جی
چنا دال لیجے ایک چمچ ہلدی لیجے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہگ لے لیجے ایک چٹکیسیی ہو جائے گی
اچھا جی
کڑی پتہ لے لیجیے کڑی پتے سے نا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آٹھ سے دس لے لیجیے اگر آپ کے پاس مطلب سوکھی والی ہے جیسے با ہزار میں ملتی ہے ویسے بھی چلے گا اگر آپ کے پاس جو ہری پتی جیسے گاچ گاچ رہتا ہے نا گھر میں سبھی کے پیڑ رہتا تو آپ وہاں سے بھی توڑ کے لا سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور تیل لے لیجیے نیمبو بھی لے سکتے نیمو میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بنانے کے لیے پہلے آپ کو آلو کا مسالہ بنائیے اس کے لیے آپ ایک کڑھائی لیجیے اسے گیس پہ چٹائے اور تیل ڈال کے اسے گرم ہونے کے لیے دیجیے پھر اس میں رائی ڈالیے اڑد ڈال چنا دال
جی
تڑکا کے لیے
جی جی
جب وہ ڈال مطلب وہ جو تیل میں آپ جو ڈال ڈالیں گے نا تھوڑا سا کلر آنے لگے گا اس کے بعد اب کری پتا ہگ ہری مرچ ادرک سب ڈال دیجے اور تیس منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھنیے
اچھا اچھا جی
اس کے بعد پیاز ڈال کر گولڈن ہونے تک پکائیے اس کے بعد ہلدی نمک میس کیا ہوا آلو تین چار مطلب تین چار منٹ کے لیے صرف اچھے سے مکس کیجیے کڑھائی میں سب کچھ دے کے
جی جی
مکس ہونے کے بعد آپ اس میں آپ ڈوسا کے لیے توا تیز گرم کیجے اس کے بعد تھوڑا سا پانی کا چھیٹ جو ہوتا ہے نا
جی جی
سے دیجیے اس کے بعد ایک گیلا کپڑا سے پوچھ لیجیے
اچھا جی
اور ایک کرچی میں بیٹر ڈال کر بیس سے گول گول کر کے پتلا مطلب ایک جیسے کوئی ڈبو ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو جس سے سب بنانا چاہتا ہے وہاں بہت لوگ باٹھی میں بھی بناتے ہیں تو اس میں لیجے اچھے سے پھر اسے گول میں دیک کر اچھے سے بیچ پے پہلے بیچ سے اسٹارٹ کیجیے گا جیسے بیچ سے بھی کوئی موٹا نہ رہے کہیں پہ بھی جیسے میڈیم سائز رہے اور سب طرف ایک سامان رہے ویسے گھمائیے ایک منٹ تک
ہاں
اور پھر کنارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تیل ڈالیے جیسے اس کا کنارہ بھی کسپی ہو اور بیچ میں بھی کسپی پی کسپی لگے اور جب نیچے سے کرسپی ہو جائے نا تو ایک بار پلٹ دیجے
اچھا
ایک بار پلٹ دیجیے اگر آپ کو دونوں طرف کرسپی چاہیے تو اور اگر آپ نہ کر پائے تو تھوڑا سا جب آپ پلٹتے ہیں نا اس کے بعد پھر سے وہی طرف پلٹ لیجیے ایک بار پلٹنا جیسے دونوں طرف کرسپی ہو اس کے بعد اس کے بیچ میں نا مسالا آلو جو آپ نے بنا کے رکھا ہے اسے ڈالیے دو چمچ کے لیے ڈوسا کو فولڈ کیجیے جیسے آکار میں آپ فولڈ کرنا چاہتی ہیں
ہاں ہاں
آپ گول میں بھی فولڈ کر سکتے ہیں بہت لوگ کٹ کر کے بھی فولڈ کرتے ہیں تنکنا اسٹیٹ میں ہاں اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے نا آپ ناریل کی چٹنی یا پھر مطلب
ہری چٹنی آپ کوئی بھی چٹنی لے سکتے ہو ہے نا جی جی
ٹومیٹو سوس مطلب کچھ بھی کوئی بھی چٹنی آپ استعمال کر سکتی ہیں ناریل کی چٹنی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ناریل کی چٹنی بھی یوز کر سکتی ہے
جی جی
اور اس کے ساتھ نا ہرا دھنیا کا جو چٹنی ہوتا ہے وہ پودینہ والا چٹنی وہ بھی آپ سرف کر سکتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے
اچھا
میں تو بولوں گی کہ آپ ناریل کی چٹنی کے ساتھ ٹرائی کرنا بہت اچھا لگے گا
اچھا جیسے ناریل ناریل کی چٹنی آپ کیسے بناتے ہو
ناریل کی چٹنی بنانے کے لیے نا آپ کو پہلے مطلب آپ کسی کے ساتھ ب یوز کر سکتے ہیں ناریل کی چٹنی نا زیادہ تر صرف یہ نہیں کی ڈوسا کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ نا اٹلی بڑا پھر ڈوسا مطلب بہت بہت چیزوں کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے جیسا آپ دیکھیے گا کہ مومو میں بھی ابھی ملتا ہے نا ناریل کی چٹنی
ہاں ہاں
بادام کے ساتھ تو ناریل کی چٹنی بھی آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ایک تازہ ناریل لیجے
ہم ہم
کس لیجے جیسے مطلب اسے چھڑا کے پہلے اچھے سے پھر کدوکس جیسا کس لیجیے اور اسے پانی سے اچھے سے دھو لیجے دھونے کے بعد نا بھونا ہوا چنا بھونا ہوا چنا مطلب جیسے سے بھونا ہوا چنا چنا بھی یوز کر سکتا ہے اور بادام بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھون کے
ہاں
جو نارمل بادام ہوتا ہے نا باہر سے لا کے آپ تیل میں تھوڑا سا بھون لیجیے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ چنا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر بادام بھی یوز کر سکتے ہیں تین چمچ چنے لے لیجے اور میں بولوں گی بادام بھی لے لینا اور ہری مرچ لے لیجے دوٹھو ادرک لے لیجے ایک سے ڈے ڈیھ ٹکڑا لے لیجیے مطلب چمچ ڈیڑھ چمچ سے ہو جائے گا املی لے لیجے چھوٹا چھوٹا تھوڑا سا لیج ہی ہو جائے گا املی زیادہ نہیں چاہیے اور نمک سواد انوسار چینی لے لیجے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ ہ میٹھا ٹیسٹ چاہیے نا اور ایک سے چار کپ پانی لے لیجیے
اچھا
تڑکے کے لیے تیل لے لیجیے رائی لے لیجے اڑد ڈال چنا دال کری پتا
ہاں ہاں اچھا
مکسر میں نا ناریل کا اچھے سے پیس لیجیے ڈال کر اس میں ناریل ڈالیے بھنا ہوا چنا ہری مرچ ادرک املی نمک چینی ڈال دیجیے اور جو میں نے بولا نا بادام اسے بھی ڈال دیجیے اس کے بع تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اسموتھ پیس لیجے زیادہ پتلا مت کیجیے گا اس کے بعد اس کو تڑکا دینے کے لیے چھوٹی سی کڑھائی میں تیل گرم کیجے
کھیر ڈال کے
ہاں اس کے بعد رائی چھٹکائیے اس کے بعد پھر اڑد دال تھوڑا سا اڑد ڈال اور چنا دال ڈال کر گولڈن کیجیے جب وہ گولڈن ہونے لگے تو تھوڑا سا ہگ ڈال دیجے کری پتا سوکھی لال مرچ دس سیکنڈ اچھے سے بھنی ہے جب گرم ہو تو تڑکا مطلب جو چٹنی اپ نے مکس کی اور رکھا ہے نا اسے ڈال دیجے اس کے بعد تھوڑی دیر چلا کے اسے میٹ کے لیے پھر اسے بند کر دیجیے
جی
اور اگر آپ زیادہ ٹیسٹی چاہتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا دہی بھی ڈال سکتے ہیں کھٹی میٹھی لگے گی ایک دم اور اگر زیادہ دن آپ اگر چاہیں تو مطلب بنا کے بھی رکھ سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں فریج میں رکھیے
اچھا اچھا جی جی
ا لگان کے بع نا آپ اسے فریج میں رکھ دیجیے
ہاں اس سے زیادہ اور ٹیسٹی مطلب کہ بڑا ہوتا ہے چلے اچھی ریسپی آپ نے بتائی ہے یہ مطلب مسالے ڈوسا اور ناریل کی چٹنی انشاء اللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے اوکے اوکےکے اوکے ٹھیک ہے
اوکے بائے ہاں